وعلیکم السلام اسلام علیکم جی کیسے ہیں آ پ شکر اللہ کا شکر اللہ کا اپ سنائیں اپ ٹھیک ہو
کیا کر رہے ہیں سو گئی کے ابھی جاگے ہی ہیں
ہ گھر میں ہوں
اچھا اچھا اچھا اج دن بھر کیا کیا
پانچ دن گھوما کھایا پیا
کہاں گھومنے کہاں گئے تھے
اور بہت اچھا اور بہت اچھی جگہ ہے
ھمم بہت اچھی جگہ ہے ہربن بہت اچھی جگہ ہے
ہاں رنگین پسند ہے بہت
آ پ کو بھی پسند ہے
ہاں
اور سنائیں آ پ سو گئے آ پ کی فیملی سو گئی
جی سو گئی سو گئی سو گئی سب سو گئی مجھے ہی تھوڑا کام تھا اس لیے جاگی ہوں
اچھا نماز وماز پڑھلی
جی نماز بھی پڑھلی اب نیند رہی ہے آپ سنائیے کھانے میں کیا بنایا تھا آ ج
کھانے میں کھانے میں آ ج ٹماٹر بنائے تھے ممی نے لیکن وہ بہت بےکار تھے
کیونکہ ہو تھا
ان کو مزہ ہی نہیں تھا جیسے ان کو کچھ دوائی ملا کے تھی
اپ کے ممی نے کچھ ملایا تھا
کیا پتہ ملایا ہو
اپ کو پوچھنا تھا نا ان سے
اس نے کھایا تو اس نے بولا بہت اچھا ہے اپنا بنایا ہر کسی کو پسند اتا ہے
وہ بات صحیح ہے وہ بات کبھی آ پ خود بھی بنا لیا کرو پھر سمجھ آ جائے گا
ہاں بناتا ہوں میں ڈیلی کھانا خود ہی بناتا ہوں اپنا بس آ ج مجبوری تھی تھوڑی تو اس لیے ممی نے بنایا
آپ خود بناتے ہو آپ کو کیا کیا پکانا آتا ہے
مجھے سب کچھ پکانا آتا ہے
مثلا کیا کیا
چکن بنانا آتا ہے آلو بنانے آتے ہیں ٹماٹر بنانے آتے ہیں پیاز بنانے آتے ہے پیاز اور مٹر بنانا آتا ہے پیاز اور آلو بنانے آتے ہے بٹر چکن آتا ہے موزرولا چیز ہو آئی مین سوری پلین چیز پزا بنانا آتا ہے چکن گلاس پزا بنانا آتا ہے ہاں اور چکن برگر بنانا آتا ہے چکن سنگل برگر بنانا آتا ہے چکن سینڈوچ بنانا آتا ہے ویج سینڈوچ آتا ہے بنانا
اری پھر تو آپ کو اپنا ایک ریسٹورینٹ کھولنا چاہیے تھا
نہ نہ نہ میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہاں میرا مین چیز میں کولڈ کافی بہت اچ چے بناتا ہوں
تو اس لیے آپ کو ایک ریسٹورینٹ کھولنا چاہیے تھا
نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے
نہیں ضرورت کے لیے نہیں جب وہ آپ بناتے ہیں اتنی ساری چیزیں اپنے شوق کے لیے ہی
بس آج تھوڑا کام تھا اس لیے نہیں بنائی میں نےخود
اچھا اچھا
آپ کو کیا کیا بنانا آتا ہے
اور کچھ ایک ہاؤس وائف کو سب کچھ بنانا نہیں آئے گا تو پھر کیا بناانا ہے اس اس کو تو کام ہی ہوتا ہے کھانا بنانا گھر کے کام کرنا تو
وہ تو ہے وہ تو ہے ا آب آج سنڈے تھی آپ کا کیا پلان تے گئی تھی کہاں گئی گھومنے
جی نہی گھومنے کہیں نہیں گئی تھی جی نہیں بالکل بھی
فیملی بھی ساری گھر پئی تھی
ہاں گھر بیہ ہی تھی ہم نہیں جاتے
اچھا جانا چاہیے
جانا چاہیے جانا تو چاہیے مگر ہم نہیں چاہتے ہمارے حالات اچھے نہیں ہے
اچھا اچھا اوکے اور سنائیے
آپ سنائیے آپ نے
میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں
ہ ہاں کیجیے شوق سے
ٹھیک ہے میں آپ سے کچھ اردو کتاب کے سوال کروں گا
جی پوچھیے
آپ مجھے کہیے کہ ہ افسانہ کیا ہوتا ہے
افسانہ ایک چھوٹی کہانی ہوتی ہے
ہاں اور اور کچھ وضاحت دیجیے
لمبی کہانی اس میں ناول بنتی ہے ڈرامہ بنتا ہے افسانہ چھوٹا ہوتا ہے جس جو مختصر الفاظ میں کسی کہانی کو ہم مکمل کرتے ہیں اس کو افسانہ کہتے ہیں
اچھا ہوں آپ ناولیں پڑتی تھی نا بہت آپ نے کہا تھا اچھا اب آپ بولیے ناول کیا ہوتا ہے
ناول اک لمبی کہانی ہوتی ہے جس میں بہت سارے کردار ہوتے ہیں ہر کردار کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے جو وہ بخوبی ادا کرتا ہے وہ پاکستانی ریٹرز اسکو بہت اچ اچھی ناول لکھتے ہیں بہت اچھی خصوصا ام عمیر احمد ہے نمرا احمد ہے رضیہ سلطانہ ہے اور بہت ساری بہت ساری ہیں وہاں سائما چودھری ہے
اچھا ہ اور میں پوچھ رہا تھا آپ اچھا ہاں آپ غزلیں پڑھتی ہے
جی پڑھتی ہوں مگر اتنی شوق سے نہیں شوق سے میں ناولیں ہی پڑھتی تھی
اچھا ایک سوال پوچھتا ہوں غزل سے کیا مراد ہے
غزل غزل غزل کے شاعری کا ایک قسم ہے جس میں
ہ
غزل بھی شاعری کی ایک قسم ہے جس میں باتیں بیان کی جاتی ہیں
شعروں کی صورت میں ہی وہ معنی کسی کی تعریف کا ہیں کسی کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں لیکن وہ شعر کی صورت میں ہوتی ہے
اچھا اچھا ہوں
اور اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو
نہیں نہیں آپ کچھ سنائے اب
جی میں کیا سناوں آپ سنایے آپ کو کس چیز میں دلچسپی ہے زیادہ
مجھے
جی
مجھے گھر میں ہیلپ کرنے بہت اچھا لگتا ہے میں ماں کے بہت ڈیلی دھوتا ہوں مہمانوں کے ماں پہ زیادہ بوچھ نہیں دیتا ڈال دی سارے برتن دھوتا ہوں
وہ تو اچھی بات ہے وہ تو اچھی بات ہے اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے
بشرط یہ کہ آپ اب سچ کہہ رہی ہوں
ہاں سچ کہہ رہا ہوں آپ میری ماں سے پوچھ لینا کبھی
کوئی بات نہیں آپ کبھی اپنی ماں سے میری بات کروائیے گا میں ان سے بات کروں گی
اوکے میرے وہک پاسبل ہو تو میں کل کروا لوں گا آپ کوپ مما سے بات
ٹھیک ہے کل کا کیا پلان ہے آپ کا
کل کل مجھے تھوڑے کام ہے صبح پررسنل کا میں تھوڑے دن میں فری ہوں
اوکے اوکے
وہ سب سے پیارا میرے کو یہ اچھا یہی لگتا ہے کہ میں ماں کے سارے کام کرتا ہوں کپڑے دھوتا ہوں کھانا بنا لیتا تا ہوں برتن دھوتا ہوں جی جی
یہ اچھی بات ہے اگر آپ اتنی ساری محنت کرتے ہیں اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے وہ اچھی بات ہے
جی جی
چائے کون سی آپ پسند سے زیادہ پیتے ہیں نمکین کی یہ لپٹن چائے
نہ میں نمکین پسند کرتا ہوں نہ میں لپٹن پسند کرتا ہوں میں لیمن ٹی پسند کرتا ہوں کرتا ہوں گرین ٹی
اوکے اوکے آپ کے شوق تو نوابو جیسے ہیں
ہاں میں اپنی ہیلتھ پہ بہت فوکس کرتا ہوں
اوکے اچھی بات ہے
آپ بریک فاسٹ میں کیا کھاتے ہو
نمکین چائے اور روٹی
ہ ہم بھی چائے اور ایووکیڈو ٹوسٹ کھاتے ہیں آپ کی آواز نہیں آئی
کہہ رہی ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں نہ کبھی کھائی دیکھی
اچھا اچھا اچھا ہم اور سنائیے
آپ سنائیے آپ کا کل کا کیا پلان ہے کل کھانا بنانا ہے آپ کو
ہوں میں نے کل کا کھانا آج ہی بنا لیا ہاں ہاں ابھی تک بنا ہی رہا تھا صبح میں بزی ہوں
اوکے اوکے
میں نے کیا بنایا میں نے ایک تو چکن بریانی بنائی
جی
اور ٹماٹو چیز بنایا
مجھے نہیں لگتا آپ کو اتنی ساری چیزیں بنانی آتی ہوگی
کیوں نہیں آتی ہوں گی سب کچھ آتی ہے مری آپ نے وہ نام سنا ہوگا سنجیو کپور جی میں اسی کا شاگرد ہوں
ہاں ہاں
سچ میں
نہیں مجھ کو نہیں لگتا یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ
نہیں نہیں میں نے اسی سے سیکھا ہے اس کی بکس آتی تھی
ہاں وہ بک سے سیکھا ہوگا یوٹیوب سے سیکھا ہوگا شاگرد کہاں سے ہوئی آپ
ہاں وہی اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں نا آج کل آن لائن ٹیچنگ آپ دیکھتے ہوں گے ہوتی ہوگی وہ ٹیچر ہمیں آن لائن پڑھاتے تو ہم اس کے شاگرد ہی ہوئے نا
اوکے اوکے اللہ حافظ کل بات کریں گے اللہ حافظ
اوکے اوکے اوکے